کیسے ہو آپ
ہلو
کیسے ہو آپ
آہاں وہاں میں ٹھیک ہوں اب ٹھیک ہوں اچھے سے پتا ہے میری دادی کیا بول رہی ہے جو مسالے ڈھابے کا جوومر ہوتا ہے نا وہ ہمیں پرانے مکان میں لگا کے تھا
ہم
وہ مجھے دادی کہہتیی ابھی وہ کیوں نہیں نکالا وہ یہاں بھی لگ جاتا
اچھا ٹھیک مجھے بتاؤ آپ کو بلیاں اچھی لگتی ہیں
نہیں نہیں
فیشن کییٹس جو نا گھر میں پالتے
مجھے اچھی نہیں لگتی ہے
ہوں
لیکن اہو
لیکن
اچ اچھی نہیں لگتی لیکن میں ان کو پکڑتی ہوں آپ کو اچھی لگتی ہے
پکڑی ہے پکڑی ہے کسی بلی کو کبھی بھی نہیں
کیوں
مجھے اچھی مجھے ڈر لگتا ہے ان کو ذرا گیلے اس سے یہ نا سوکھ کہ سے کرو اس میں اسٹین پڑ جاتا ہے نا اس لیے دیکھو پانی کا اسٹین آ جاتا ہے جب کسی گیلے کپڑے سے کسی پہ کرتے نا پھر پانی کا اسٹین آ جاتا ہے اس لیے سوکھی سے اس کے ساتھ کرنا چاہیے اٹھو اٹھو جلدی اچھا میں نے بتایا میری ایک فرینڈ ہے اس کا گروپ چلتا ہے تو وہ بلیاں بھی بیچتی ہے آن لائن ریسلنگ بھی کرتی ہے
کپڑے وغیرہ بیچتی ہے اس پہ اور بلیاں بھی اتنی پیاری پیاری بلیاں اور بہت سستی ریٹس پہ وہ بیچتی ہے ٹو تھاؤزینڈ تھری تھاؤزینڈ کچھ ایسا ہوتا ہے اس کا پرائس کبھی کبھار تو ایٹ تھا ایٹ ہنڈریڈ میں بیچ دیا ہے وہ
ہم لیکن پرشین کیڈس نا بہت مہنگی ہوتی ہے نا
پتا نہیں وہ کیسے وہ سستا بھیجتی ہے بہت سستا
مجھے لگتا ہے باقی سب جو مہنگے بیچتے ہیں
ہاں وہ بہت مہنگے بیچتے ہیں باقی لیکن وہ بہت سستی بیچتی ہے اس نے لاسٹ اس نے مجھے بھیجا تھا بولا اپنے گروپس میں اپلوڈ کرو مجھے ان کو ارجنٹ سیل کرنا ہے ہاں میں نے پھر کیا اس کو پھر ایک کسٹمر آیا میرے تھرو
اچھا ٹھیک
وہ سیلنگ بھی کرتی ہے نا دیکھو جیسے آپ نے میشو سے ا یہ کیا میشو پہ ایک آپشن آتا ہے ریسیلنگ کا وہ کو بولتا ہے کہ آپ کو یہ کسٹمر کے لیے آرڈر کرنا ہے کہ اپنے لیے تو اگر آپ اس پہ لکھو گے ناپ نے لیے تو وہ آپ کو ریٹ دکھائے گا جب آپ کو پارسل پہنچے گا اگر آپ پہ لکھو گے نا کسٹمر لے اس کو ریٹ نہیں دکھائے گا اگر آپ کو تین سو کا پروڈکٹ پڑ رہا ہے آپ وہ پانچ سو میں بیج سکتے ہو
اچھا ٹییک
ہاں اس میں بھی اچھی ارننگ ہوتی ہے
آ آپ کرتی ہو اس میں اچھی ارننگ
میں نے کیا تھا پہلے پھر مجھے ٹائم نہیں ملا رہی سیلنگ کے لیے تو اب نہیں کرتی میں
تو پھر پلیز مجھے مطلب اس میں کچھ انویسٹ کرنا پڑتا ہے
کچھ بھی نہیں انویسٹ کرنا ہے کچھ بھی نہیں یا اگر آپ بولو گے میں بھی آپ کو پروڈکٹس دےسکتی ہوں جیسے فریمس کپس مارکس ایکسٹرا
اس کو پھر مطلب ہوم ڈلیوری مانگ
ہوم ڈلیوری بھی میں کروا سکتی ہوں
ٹھیک ہے تو پھر مجھے دکھانا
کانٹیکٹ سے فون میں
زیادہ نہیں ہے ان میں سے کوئی نہیں ہوگا ویسے کسٹمر میرا ان میں سے کوئی نہیں بنے گا لیکن اگر میں اس پہ انسٹا پہ اگر میں انسٹا پہ پہ چڑھاؤں گی نا
ہاں
تو انسٹا کے تھرو آئینگے
وہ بات صحیح ہے لیکن ابھی مارکیٹ بنانا بہت مشکل ہو گیا ہے یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ ہر کوئی اب آن لائن کے پیچھے لگ گیا ہے یا تو ری سیلنگ سیلنگ کپڑے وغیرہ ان سب چیزوں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں ہاں
مجھے نام نکل رہی ہے ہے نا
ہاں
مارو کو بولو اس کو فون کرو
میں بولوں گی اس کو ماریا ذرا نانی کو فون کرو وہ فون کر رہی ہے
بولنا ویڈیو کال کرنا
ویڈیو کال کرو اس کو ٹھیک ہے
ہاں کی تومس کرے لیکن میں اب آپ سے بات کر رہی ہوں نا اس لیے میں اب اس کو کا نہیں اٹھاؤں گی کیونکہ پھر برا لگتا ہے اگر کبھی کبار ہم دوسروں کا فون اٹھاتے ہیں نا تو پھر ایک کو برا لگتا ہے کہ مطلب میں اگر کال پہ تھی تو اس کو دوسرا بندے کو ویٹ کروانا تھا
باقی
بس ٹھیک اچھے سے میں سوچ رہی تھی اگر آپ فری ھو ہونا ایک تو میرے گھر آجا نا
ھم
اور مجھے یہ ہیئر سیلنگ سکھانا
ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں سکھاؤں گی
کیونکہ مطلب گھر بیٹھے اگر انسان کچھ کمائے گا پھر باپ سے پیسے نہیں مانگنے پڑتے
بالکل ابھی تو مہنگائی بھی بہت ہے نا اتنی مہنگائی ہے
اب جب دیکھو انگیجمنٹ ہے اب تو خود سے کچھ چیزیں بھی لانی ہے اب سارا مطلب باں پہ ڈالیں گے ج آپ کو میں نے دکھایا مطلب میں نے کچھ کیا لایا اگر میں وہ سب ایسے رہ ہونگی
پرائز بھی کتنی ہائی چلی گئی ہے ن
ہاں وہ کہ بہت زیادہ ہے میں کیا جی کہ جیس پا وہ کل سکھایا
میں آپ کو دکھاؤں گی ریسیلنگ کا سب کچھ آپ ٹینشن مت لو
ہاں وه ٹھیک ہے میں کہہ رہی ہوں آپ میری بات سنو مطلب میں کہہ رہی تھی کہ جو میں نے آپ کو کل دکھایا مطلب کام زیادہ تو کچھ لایا ہے ہے کہ نہیں اگر میں وہ بھی اپنے پاپا پہ رکھوں گی پھر کیا ہوگا
کیا دکھایا آپ نے مجھے مجھے سمجھ نہیں آیا
مطلب میں نے آپ کو کل اپنے کچھ چیزیں دکھائی
ہاں وہ بہت اچھی ہے
میں کہتی ن مطلب آپ کو پسند آئی کیا ہوا کیا نہیں ہوا اگر میں وہ بھی مطلب وہ سیونٹی تھازینڈ میں وہ سب کچھ ہے
ہاں
میں اگر میں وہ پاپا پہ رکھتی
صحیح بات ہے
س لیا جا سکتا ہے مطلب میرا خود سے لانا ک اس میں ساتھ سیون ایٹ تھاؤزینڈ پاپا لے کے دیے لیکن کم از کم فیفڈی سکسٹی تھاوزینڈ سوز وغیرہ اگر دھیرے دھیرے مطلب ایسے میں کچھ کام کروں گی دھیرے دھیرے ایسے ہی مجھے آئیں گے
ہاں صحیح بات ہے ہو جائے گا دھیرے دھیرے لیکن پھر کنٹینیو کرنا ہے جو چیز آپ ریگولر کرو گے اس میں فائدہ ہے اگر آپ دو دن تین دن کرو گے اس میں مت فائدہ آئے گا آپ کو اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے ٹائم دینا پڑتا ہے
ہاں آں مطلب اگر اس کو شام میں ٹائم دیں گے یا دن میں کبھی کبھار بیچ میں کنٹینیو نہیں دیں گے مطلب کنٹینیو کریں گے پر جی کریں گے لیکن
تا ری ہوں ٹائم کا ٹائم کا مطلب ہے دن میں دو گھنٹے دینے ہے ایک گھنٹہ دینا ہے
ہاں وہ ٹھیک ہے میں دیکھ سکتی ہوں وہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے لیکن میں کہہ ری ہوں کہ پورا دن مطلب چلا جائے گا اس کے ساتھ
نا نا پورا دن نہیں جائے گا لیکن جتنا مجھے لگتا ہے نا ریسیلنگ بکواس ہے
تو پھر مجھے کیوں بتا مجھے وہ والا کام دو نا جو مطلب میرے قابل ہوگا جس سے مجھے کچھ پروفٹ ہوگا جب خالی ٹائم ضایہ نہ ہو
ہاں ریسیلنگ میں ٹائم بہت جاتا ہے اس میں پھر ویسے لوگ ہونے چاہیے کزنس وغیرہ جو آپ کو سپورٹ کرے جو آپ کی لنکس فاروڈ کرے
اس کے لیے بھی کوئی ایسا ہونا چاہے نا وہ میری نظر میں بھی ایسا کوئی نہیں
وہاں کزنس بردر سسٹر جو آپ کی لنکس کو فوجے سے اگر آپ نے انسٹا کا پیج کھولا تو وہ آپ کو پرموٹ کرنے چاہیے کیونکہ آپ کا نیا اکاؤنٹ ہوگا نا
ہاں
سمجھ آیا
ہاں ہاں پتا ہے مجھے واٹسپ پھر کوئی میسج کر رہا ہے
آں
آئی ڈونٹ نو مطلب مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے
ہاں
لیکن وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بار بار ہر بار وہ مجھے کہتا ہے کہ آن لائن جاب کرو آن لائن جاب کرو گی لیکن میں نے اس کو یہاں سے رپلائی کی کہ مجھے دوبارہ میسج نہیں کرنا اس نے مجھے بہت بار میسج کی
نہیں ایسے ہی اسکامرض ہوتے ہیں نا اس
ہے نا تو میں نے اس کو ابھی میسج کی ایک نمبر سے میں نے اس کو بلاک کیا اس نے پتاہ نہیں مجھے دوسرے نمبر سے میسج کی تو کہہ رہا ہے کے
اسکیمرز نمبر تو ان پہ زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے
تو میں نے وہ مجھے بھی وہ مجھے اب بول رہے ہیں کہ مطلب آن لائن میں نے اس کو یہاں سے نے بولا مجھے دوبارہ میسج مت کرو میں نے سوچا اگر میں اس کو یہاں سے بھی بلاک کروں یہ یہ مجھے کسی نمبر سے کرے گا تو میں نے اب اس کہا کہ یہاں کال نہیں کرنا ہے نا
کیونکہ یہ بکواس ایک تو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور پھر انویسٹمنٹ کا بھی پرابلم ہو جاتا ہے ایسی چیزیں نہیں ایسی چیزیں نہیں
میں بھی وہی سوچ رہی کہ میں نہیں کروں گی یہ فل میں اتنا د کرتے پتا نہیں کوئی اترا کھنڈ سے یہ ہے میں نے سوچا کہ میں نے اب اس کو کہا آپ نے میرا نمبر کہاں سے لایا
ہاں
تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا پھر میں نے اس کو بولا یہاں کال نہیں کرنا
اچھا کیا پرابلم ہو جاتی ہے نا ایسے بار بار کسی کے رانگ نمبر کے کال کرنے سے پرابلم ہو جاتی ہے اچھی بات نہیں ہے یہ
اور میں سوچ رہی تھی اگر آپ کے پاس کوئی کام ہوگا تو پلیز مجھے دینا
بوولوگی جی ذرا واش روم د لو تب تک پلیز ٹھیک ہے میں اس کو بتا رہ تھی میں نے بتایا ابھی اسکیمرز بہت ہے بہت اسکیم ہو
ہاں اسکینرس تو بہت ہے
ٹھیک
میں نے اب دوسرے نمبر سے بھی اس کو بلاک کیا میں نے سوچا چھوڑو اس کو کیا ہی کرنا ہے مجھے میں اس کو اب ہر ایک نمبر سے بلاک کیا وہ ایک نمبر سے بلاگ کرتے ہیں دوسے نمبر سے آتا ہے دوسرے نمبر سے بلا کرتی ہوں تیسرے نمبر سے آتا ہے یہ اور وہ بھی اتراکھنڈ کا ہے مطلب اس کو کیا مجبوری ہے مجھے آن لائن بس دینے کی
نہیں کچھ نہیں
لیکن آپ کو بتا میں نے ایک بار میں آپ کو ابھی بتای ہوں ایک منٹ
ٹھیک ٹھیک میں آپ کو بعد میں کال کرتی ہوں
ہاں وہ بات ہے ٹھیک ہے میں کو یہیں سے کال کرتی ہوں